تو
ہلو السلام علیکم
سب خیریت ہیں
کیسے ہو بس اللہ کا شکر ہے آپ کیسے ہو اس وقت کشمیر میں ٹھنڈ چل رہی ہے آج سے دو دن پہلے بہت گرمی تھی یہاں پر اب موسم بالکل ٹھنڈا ہو گیا ہے
اچھا
ہاں بارش بھی بہت ہوئی
میں تو دہلی سے ہوں ابھی تو یہاں پر گرمی پڑ رہا ہے دللی میں
ہاں یہاں تو مطلب کشمیر میں مطلب موسم اچھا خوشگوار رہتا تھا لیکن یہاں پر مطلب گلوبل وارمنگ ہوئی جو یہاں کے جنگلات ہیں پہاڑ ہیں ان میں پیڑ کاٹ لیے گئے اس لیے مطلب گلوبل وارمنگ ہوئی اب پتاہ نہیں چلتا ہے کہب کیسا موسم ہو جائے مطلب ہم حیران ہوتے ہیں مطلب یہ موسم دیکھ کر ہمیں چاہے کہ مطلب موسم کا خیال رکھنا چاہے مطلب پیڑ پودوں کا خیال رکھنا ہے پھر ہمارا موسم بھی خوشگوار لگے گا کشمیر تو واقعی جنت ہے لیکن اب مطلب پتاہ نہیں مطلب اس کو کس کی نظر لگ گئی اب موسم دن بہ دن بگڑتا جار رہا ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ پو پیڑ پودوں کا خیال رکھنا ضروری ہے ہمیں پودے لگانے چاہے تاکہ موسم بھی اچھا ہو جائے جنگل بھی سرسبز رہے ندی نالوں کا بھی خیال رکھنا چاہے ہمیں آپ کا کیا کہنا ہے کہ اس کے بارے میںطب پت ہی ہوگا کہ کشمیر کی کتنی اہمیت تھی دنیا میں اس کی خوبصورتی مانی جاتی تھی دنیا بھر کے سیاح یہاں آتے تھے یہاں کی فضاؤں کا لطف اٹھاتے تھے آپ کو کیا لگ رہا ہمیں کیا کرنا چاہے
بھائی جان آپ نے صحیح فرمایا ک پیڑ پودوں کو چاہیے چاہیے لگا ر ا تھا پپت ہو کو نہیں کاٹنا چاہیے لگانی چاہیے پیڑ پودے رہے گ تو ہم لوگ بھی جی پائیں گے
آپ کو معلوم ہے آپ کو ملوم میں دے دیے یہاں مطلب اتنے مطلب ندی نالے کتنے صاف تھی صاف ستھرا پانی تھا تھا ہم اس میں مطلب کوڑا کرکٹ لگاتے ہیں جس سے مطلب پوری ندی خراب ہو جاتی ہیں گورنمنٹ نے ہمارے لیے کوڑے دار رکھے ہیں لیکن پتہ نہیں لوگ کیوں نہیں مطلب کوڑے دانوں کا استعمال کرتے ہیں بے وجہ وہ ندی نالوں میں یہ کوڑا پھینکتے ہیں جس کی وجہ سے یہ پانی بھی دن بہ دن آلودہ ہوتے ہیں اور مفت پر اس کا مطلب اثر برے اثرات پڑتے ہیں آپ دیکھیے مطلب اس وقت مطلب دو دن پہلے بہت گرمی تھی یہاں پر مطلب اتنا گرمی نہیں ہوتی تھی مطلب جتنا ہم آج کل دیکھ رہے ہیں یہاں یہاں گلوبل وارمنگ زیادہ ہوئی کیونکہ ہم مطلب اس کا قدرت کے مطلب ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں ہمیں چاہے کہ ہر سال پیڑ پودے لگانے چاہے مطلب سکولوں میں ان کا مطلب پروگرام رکھنا چاہے اسٹوڈنٹس کو اوئیر کرنا چاہے کہ پے پلانٹیشن ڈے جیسے ہوتا ہے اس میں مطلب پیڑ پودے لگانے کا مطلب ان کو نصیحت کرنی چاہیے
جی بھائی جان
ہاں آپ مطلب آپ نے ملب کشمیر دیکھ مطلب یہاں کی سرسب سرسب مطلب پہاڑ کتنے اچھے لگتے تھے
جی بھائی جان دیکھا ہوں کیونکہ یہاں پر کش کشمیر میں جو ہم لوگ کے سب سے اچھا خوبصورتی میں ج جانا جاتا ہے کشمیر
بالکل
کیونکہ یہاں پر جو ہے ہرا بھرا سارا ساریے جگہ ہرا بھرا رہتا ہے پیڑ پودا ہرا بھرا رہتا ہے دیکھنے میں خوبصورتی لگتا ہے لیکن
یہاں پر بھی کچھ جگہ پر پیڑ کا کٹائی ہو رہا ہے اس کے لیے سرک کاروں کو بین لگانا چاہیے اور اگر پیڑ نہیں رہے گا تو ہم لوگوں کو آکسیجن بھی نہیں مل پائے گا
بالکل بالکل آپ کی بات صحیح ہے سو فیصدی جب پیڑ نہیں رہیں گے ہماری زندگی پر اس کا اثر پڑے گا مطلب ہم اس سے اک اوک آکسیجن لیتے ہیں کارب م کاربن ڈائی آکسائڈ یہ لیتے ہیں جس کی وجہ سے مطلب ہم جیتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑنے سے یہ جی پا رہے ہیں پیڑ پودے لہاذا ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے مطلب صحت کا بھی جب صحت ہوگا تب سب کچھ ہوگا زندگی ہے سب کچھ ہے
جی لیکن یہ لوگ سمجھتا نہیں ہے
نا چاہیے جس سے ہم بھی ہاں تندرست رہیں گے بچے بھی بیمار نہیں پڑیں گے آپ دیکھیے کہ ہسپتالوں میں کتنی بھیڑ رہتی ہیں اس کا وجہ یہی ہے کہ ہم نے گلوبل ان کو اگر رٹی لانے کے لیے بھی جانا ہوتا ہے ہم گاڑی نکالتے ہیں یا بائک نکالتے ہیں جبکہ ہم وہاں پیدل بھی جا سکتے ہیں وہ ہماری صحت بھی اچھی ہوتی ہے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہسپتال میں ڈاکٹرس ہم کو صلاح دیتے دیتے ہیں کہ وہ کرو ہم کو چاہے ٹرانسپورٹ کا بھی اچھی طرح سے استعمال کرنا چاہے چھوٹی چھوٹی مطلب منزل طے کرنے کے لئے ہمیں گاڑی کا استعمال نہیں کرنا چاہے ہمیں پیدل جانا چاہے جس سے ہماری صحت بھی اچھی رہ جائے اور ہمارا ماحول بھی اچھا بن سکے اور پہاڑوں پر بھی مطلب آج کل ٹریکنگ کرتے ہیں وہاں جانا چاہے جس سے صحت تندرست ہمم ہو جائے پتہ نہیں گورمنٹ گورمنٹ یہ سب سویدھا ہم کو رکھ ہیں مطلب ایسے سہولیات دیتے ہیں لیکن لوگ خود غرض سے وہ ملویسی چیزیں مطلب اپنی زندگی میں استعمال نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کا نقصان اٹھا رہے ہیں ہمیشہ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہے سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں کہ فضول جو اشتہار ہم شیئر کرتے ہیں لائک کے لیے ویوز کے لیے ہمیں چاہے ایسی باتیں شیئر کرنی چاہی جس سے مطلب اوروں کو فائدہ ہو جائے جسے کوئی مطلب فائدہ اٹھائے اچھی اچھی باتیں شیئر کرنی چاہے آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں جیسے ملام سکریننگ زیادہ کرتے ہیں اس پر مطلب فضول انناف شناف ویڈیوز اپلوڈ د کر کرتے ہیں یا مطلب دیکھتے ہیں
ہم کو کیا کرنا چاہے وہ بھی ایک پلیٹ فارم ہے
انناپ شناپ ویڈیو دیکھنے سے کوئی فائدہ نہیں رہتا ہے بھائی جن
اگر اچھا ویڈیو دیکھے گا تو اس سے فائدہ بھی ہے سمے بھی برباد نہیں ہوتا تا کچھ اچھا س کچھ اچھا سیکھنے کے ملتا ہے
آپ کی بات بالکل صحیح ہے آپ کی رائے بھی اچھی ہے آپ سے مطلب بہت سیکھ رہا ہوں میں
بھائی جان دیکو اگر جتنے آدمی ہیں صرف ایک ایک پیڑ لگائے گا تو کہ کتنے بیر ہو جائے گا
کوئی آبادی ہے ایک ایک پیڑ لگائے تو کروڑوں پیڑ ہو جائے گا اس سے ہمارے صحت کے لیے اچھا ہوگا اور ہمارے آنے والے جنریشن جو ہے اس سے اچھا رہے گا دھیرے دھیرے اگر باغیچے میں سارے باغیچے میں کھیتوں میں کالیوں میں سارے جگہ پیڑ لگایا جائے اسے ہمار ہمارے لیے صحت کے لیے اچھا ہے گورمنٹ بھی پارک میں روڈ سائڈ میں سارے جگہ پیڑ لگاتا ہے لیکن لوگ سمجھتا رہے ہے اسے ہمیں لوگ کو سمجھانا چاہیے ہمیں لوگ کو کہنا چاہیے
جو پیڑ کاٹنے کے لیے نہیں کاٹا جائے اور پیڑ مطلک ایک پیڑ کے بدلا دو پیڑ وہاں پہ کاٹتا بھی ہے ایک پیڑ کا بدلہ دو پیٹ لگایا تاکہ ہم لوگ آکسیجن
جی جی میں کاشمیر میں کاشمیر کا ہی رہنے والا ہوں میں پہلگام میں دو دن پہلے میں نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے پانی میں مطلب کود رہے تھے اور وہ اسی میں لیز کا وہ پاکٹ چھوڑ رہے تھے لیز کھا رہے تھے اور وہ اس کا مطلب پوالتھین بھی اسی میں ڈال رہے تھے جس سے وہ پانی بھی خراب ہوتی ہے اور وہ لوگ مطلب پانی بھی پیتے ہیں مب وہ پانی ہم پیتے تھے لیکن اب اس کو خراب کیا جاتا ہے اس سے مطلب ہم بیمار بھی پڑ سکتے ہیں ہمیں چاہے کہ اپنے بچوں کو بھی تربیت کرنی چاہیے کہ کہاں پھینکنا ہے کہاں نہیں مطلب کوڑا پھینک رہ ہے اس کے لیے کوڑے دانے ان کو مطلب اس کا ٹریننگ دینی چاہیے ہمیں گھر میں بھی ہمیں خود سے ان چیزوں کا آادر ڈالنی چاہیے تاکہ ہمارے بچے بھی مطلب ان چیزوں کا خیال رکھیں گے جس سے ہمارا پورا محول ٹھیک ہو جائے گا ہماری سماج میں ایسے پروگرام منعقد ہونی چاہیے جس کی وجہ سے ہم ماحولیت کا خیال رکھ سکیں آپ دیکھیں یہ پہاڑ کتنے اچھے لگتے ہیں سر سبز قدرت نے مطلب کتنے پیڈ ہمارے لیے مہیا رکھے ہیں ہمارے فائدے کے لیے مطلب ان سے ہم کتنے کتنا فائدہ اٹھاتے ہم گن نہیں پائیں گے لیکن ہم اپنے پیروں پر خود کولاڈی مارتے ہیں جس سے ہم پھر مشکلات میں پڑ جاتے ہیں لہذا ہمیں چاہے ان چیزوں کو اچھی طرح سے سوچ سمجھ کر ان کا فائدہ اٹھانا چاہے اور مطلب اس کا ہر ہر اور دیکھیے جڈی بوٹی بھی وہیں سے نکلتے ہے ایندھن بھی ہم وہاں سے ہی استعمال کر سکتے ہیں جو سڈا ہوگا پیڑ وہ ہم پھر جلاتے ہیں اس کا مطلب ایندھ ایندھن کا استعمال میں لاتے ہم
جی بھائی جان
ہے کہ نہیں دیکھے ہمیں قدرت کا شکر کرنا چاہیے کہ اس نے ہمارے لیے کتنی اچھی مطلب سامان رکھیں اس بترات پر اس زمین پر پر
جی بھائی جان اپ نے صحیح فرمایا اس کے لیے ہمیں سیکھنے کے بہت چیز مگلا اس کے لیے خدا حافظ اللہ ہمارے اللہ ہم لوگ کے ایسا ہی سیک ملنے کا دے تاکہ کچھ آگے کر پائے
بالکل دیدی آپ کے آپ کے ساتھ بات کرنے میں مجھے بہت اچھا لگا میں چاہوں گا کہ آپ بھی ان چیزوں کا خیال رکھے اور دوسروں کو بھی بتا سکے آئیندہ آپ سے بات ہوگی انشاء اللہ اللہ حافظ اوکے